سلامن آپ کیسے ہو
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وسحمد اللہ آپ کی دعاپنا آ ٹھیک ہو س ہے ٹھیک ہے
الحمد للہ سب ٹھیک ہے بائی چانس آپ کااشتہ ہوا
ہاںاں بس
ہاں بس ہو گیا یار اچھا کیا کر رہے ہو بھائی جان آپ جی بھائی چان میں بھی یہ میں نا باہر ایسے گھوم رہا تھا میں ابھی یہاں پہ نا کچھ دن پہلے ہی آیا میں یہاں امیریکہ سے اور وہاں سے ہو کے میں سوئزرلینڈ گیا تھا تو میں نے بہت ساری قدرت کی ایسی زمین دیکھی نا جو کہ بہت ہی زبردست ہے
جی جی
تو تو بھاجا میں نے وہ نا اس کائنات کی عظیم اور تاریخ سمندر میں ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا نیلا موتی م نا موتی تیر رہا ہے جیسے یا جسے ہم کہیں گے کہ یہ موتی ہمارا گھر ہے جسے ہم یہ نا زمین ارتھ کہتے ہیں
جی بھ جان
جی جل خدا نے اس زمین کو بنایا ہے اور اسے ایک ماں کی طرح انسانیت کے سپرد کر دیا جیسے ایک ماں کو ہم نے ہمیں اپنے سینے سے لٹا کر سکون کی نیند چلاتی ہے تو اپنے اندر سے پانی نکال کر ہمیں پیاس بجھاتی ہے نا بائی جانس
جی بولے
تو باچان اور پھول اور ان اناج اگا کر ن ہماری بھوک مٹ مٹاتی ہے لیکن آج ذرا آپ سوچیے نا ہمیں ہم نے اس دھرتی کے ساتھ کیا کیا کیا ہے آج ہم آسمان کی بلندیوں کو چھونے کے چھونے کی دوڑ میں اس زمین کو فراموش کر چکے ہیں جیسے ہمارے قدم ٹکے ہیں
ہاں وہ بات صحیح ہے بس جاناج صحیح پرڑھ ہے
کیھیے بھائی جان کہ زمین کا صبر دیکھیے بھائی جان آپ انسان کو بھی ایسا ہی نا ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا چاہیے
اور بہت صیح
تو صدیوں سے انسان اس کے سینے پر جنگیں لڑ رہا ہے ہم اس پر یہ اولے گراتے ہیں یا کچھ اور گراتے ہیں بے گناہوں کا خون اس مٹی میں بہاتے ہے لیکن کیا زمین میں کبھی غصے میں آپ کر ہم نے ہم نے ہمیں اپنے اوپر سے پھینک دیا
نہیں
تو وہی بچن ماں آخر ماں ہی ہوتی ہے تو زمین ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھاتی ہے اور خاموشی سے اپنے مہوار پر گھومتی رہتی ہے جسے ہم انگلش میں ایک چیز کہتے ہیں ہم اس کی چھٹی ا نا گڈھے کھود کر دولت سونا اور تیل نکالتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ کویت وغیرہ جیسے ممالک میں زمین نکال کر زمین سے کھود کر وہاں سے تیل نکالتا ہے وہ
جی بھائیے
اور اور بھائی جان اور بڑے
زمین میں نا بہت سارے وسائل اللہ نے رکھے ہیں نا جس سے بہت ساروں کا روز
ح باجن بہت بہت زیادہ
بہت روزگار بہت لوگوں کا روزگار ہے یہاں پ سسٹینبل ہیں ایک پراپر مطلب نقصان نہیں د نقصان بالکل بالکل بھی نقصان دہ نہیں ہے
بالکل بالکل
بس یہی ہے کہ آپ ما ا نہیں کرتے اس چیزوں کو جتنا آپ کو چاہیے اتنا ہی کرنا چاہیے ہم کیا ہم گرض بند بن گئے ہیں لالچی سے لالچی بن گئی ہر معاملے میں
جی ہاں ہ بالکلن بائی چانس زمین زمین کو خدا نے ہر ا در تاکہ یہ سانس ل ہماری جو ہوا ترقی کی اندھی بھوک نے نوچ لیا وہ جہاں کل تک گھنے جنگل تھے جن میں پ
بھجن آپ کی آواز آپ کی آواز کبھی کبھی کٹ رہی ہے
اب ٹھیک ہے بھائی جان
ہب ٹھیک ہے
وہی پورا تھا میں با جان کہ جہاں کل تک گھنے جنگل تھے جن میں پرندے خدا کی تصبیح پڑھا کر تھے آج وہاں کنکریٹ اور لوہے کے بے جان جنگل کھڑے ہیں ہم نے ندیاں ہم نے ندیاں گندی کر دی زمین کے رنگوں میں اب پانی جگہ آج فیکٹری کا زہریلا کیمیکل دوڑ رہا ہے ہم شہر بسانے کے چکر میں اس گھر کو تباہ کر رہے ہیں جو ہماری آخری ٹھکانا ہے تو زمین سانس لینے کے لیے تڑپ رہی ہے اور ہم ایئر کنڈیشنرس والے کمروں میں بیٹھ کر ترقی کا جشن منا رہے ہیں
صحیح پرنا با وہ بت صحیح ہے
ہم اکثر شکایت کرتے ہیں کہ قدرتی آفات کیوں آتی ہے زلزلہ کیوں آتا ہے سیلاب کیوں آتے ہے تو بھ جان جب بوجھ برداشت سے باہر ہو جائے تو پتھر بھی کانپ بوٹتا ہے اس زلزلہ در اصل زمین کی اس تھک کان کا نام ہے جب وہ ہماری گناہوں اور ہماری بڑھتی ہو خبی ما اٹھاتے اٹاتے تھک تھکتی ہے اور ایک لمحے کے لیے کانپ اٹھتی ہے تو سیلاب اس خاموش ماںپ کے آنسو ہے جو دنیا کے بے حصی کو دیکھ کر ن چلک پڑتی ہے تو یہ آفت خدا کا عذاب نہیں یہ قدرت کہ اپنے توازن کو ٹھیک کرنے کا ایک خوفناک طریقہ ہے
بوگت چی نہیں ہیں
انسان کتنا ہی مغرور کیوں نہ ہو جائے وہ چاہے آسمان کے ستاروں پر گھر بنا لے یا ہواؤں میں اڑنا سیکھ لے اس کی اوقات یہی مٹی میں خدا کا قانون بہت سچا ہے ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا اسی میں لوٹ آئیں گے اور اسی سے دو بار اٹھائیں گے تو بچان ا تنا ایک دن ہم سب کو اس زمین کے پیٹ میں جا کر سونا ہی سونا ہے تو آج ہم اس پر اکڑ کر چلتے ہیں لیکن کل یہ ہمیں اپنے اندر لاپیٹ لے کے سوچیے جو زمین آج آپ کی حرکاتوں سے رو رو رہی ہے جب کل آپ اس کی آگوش میں جائیں گے تو کیا یہ آپ کو سکون کی نیند سونے دے گی جو شخص زمین کے اوپر اس کی قدر نہیں کرتا زمین اپنے نیچے اس سے قبول نہیں کرتی
ہاں وہ بات صحیح ہو رہے گی
بھائی جان اس نیلے موتی کو بچائائے یہ صرف ایک زمین نہیں یہ ایک سانس لیتی ہوئی دنیا ہے جس کے ہم وہ نا امین بنائے گئے ہیں جسے ہم مطلب حفاظت کرنے والے ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے تو اپنے قدموں کو زمین پر آہستہ رکھیے جب چلے تو مٹی میں اکڑ مت دکھائیے بلکہ وہ نا آجزی سے چلے
ہ وہ بت سی ہو
او بھائی چانند
کیا ہوگ جی
ا بائی چانس
کیا ہو سب ٹھیک ہے
کانو پن کو کیا کہتے ہیں بھائی جان اردو میں
اچھا ٹھیک وہ آ گی کیا ہے
وہ بھائی جان وہ میں ایسے لیٹا ہوا تھا بھائی جان سامنے سے نکلا آیا ایک
چلو ٹھیک ہےاں یولی کان میں ہو تو بولتے ہیں جاتی ہیں لیکن کبھی نہیں میں نے سنا ہے کسی کے کان میں گئی ہے
وہ با اوون آنٹی کو دت تھا نا اق بار کنا پہ ن یہ کان کو ڈنک مارا تھا وہ سچ میں بائی جان
میں نے تم نے نہیں سنایا یار یہ تھوڑی ہارم فل ہی ہے لیکن اب یہی ہے کہ اس کو مارنا نہیں باہر کے پھنکی اس کو اپنی جگہ رکھیے جہاں پہ اس کا اصل میں نا ب مکان کے باہر ہی اس کو زمین کا کام زمین کام ہوتا ہے اب یہ گز جاتے ہیں یار کبھی کبھی ہمارا کیا ہوتا ہے کہ کسی جگہ ڈیمپنیس ہو جاتی ہے نا وہ تھوڑا پانی کا کسی کا بہا کسی جگہ ہوتا ہے تو وہاں آتی یہ چیزیں
جی بھائی جان بھائی چان ج تو میں تو اپنا یہ زمین ہی بھول گیا بھائی جان اسے دیکھ کے
نہیں ہوتا ہے انسان انسان کیا یا کرنا یہ تو چھوٹی چیز کبھی رات میں چوہا دکھ جاتا ہے تو ہم تو اتنا ڈرتے ہیں
جی بائیشان بالکل ہی توی ہمیں چاہیے کہ زمین کو پہلے سائڈ میں رکھ کے ہمیں اپنا ڈر بگانا چاہیے
ہاں وہ بات صحیح بائی تو ج
بھائی جان او بھائی جان یہ تو مان ہی نہیں رہی ہے چڑھنا اس پہ
کر نا ختم اس کو ن اس مار د اس پ سے اس کو مارد ہیں ہیل سے مار دو اس کو
ارے بھائی جان کہاں گئی
و بدا دے یار وردنہ شک اس کا شک رہ جاتا نا پھر جائیں گے میں آپ کو
بھائی جان میرا تو ڈپریشن ہو گیا بھائی جان میرے شک دماغ میں بیٹھ گئی یہ
مار د یار آپ کو شاک دور ہو جائے گا
بائی چان وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہی ہے وہ وہ میں نے اٹھائی تھی نا یہ اسکیل پہ
جی بائییا
بھجن پت نہیں ہو کہاں گ
اس کی آلردی پارلر کر دے وہاں پہ ہی
بھائی اس کو تو میں پالک بناتا ہی تھا لیکن بھائی جان گئی کہا کہاں گئی
وہاں ہی ہو گئی پ بھجن
وہ بان وہ تو باقی بچان تو بھائی جان یہ کہہ رہا تھا کہ ایسے دنیا میں ایسے بہت ساری یہ فضول چیزیں ہیں انہیں ختم کرنا چاہیے
ہاں یہ بات صحیح ہے بہت ساری چیزیں ہیں بس ان کا اپنا کام ہوتا ہے بس یہی ہمارا کام ہے کہ ان کو اپنی صحیح جگہ پہ رکھیے
بڑیا نا ان کی کہاں پہ صحیح جگہ ہے بڑیا
ان کے باہر ہوتے ہیں ابنااا زمین پہ ر دیتے ہیں آپ کو ان سرف ہی اچھی لگتی ہے
کل سے آپ جاؤ گے کہیں گھومنے کے لیے کیمپنگ کے لیے جاؤ کے پاس جان تو وہاں ہی آپ کے کان میں گھسے گییاپ کیا کر
ہ ب ب ب صحی ہے پروٹیکشن ہماری یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا وہ کاٹن واٹن لگائیں گے سونے کے ٹائم ان کیس آپ کو شک وغیرہ گیا کرس
جی بھائی جان
ہاں اور کیا آپشن ہے آپ کو
کاٹن ہمیں بہت ساری جگہوں پہ لگانا ہے
نہیں معافی نہیں سے کہ کیا ہو گیا آپ کو
یہ بن جیسا میں نے بتایا تھا ایسے جیو جو ہوتے ہیں دنیا میں ارتھ میں ایسے بہت سارے جیو ہے جیسے جیسے کہ آنٹی کو بھی ایک جیو نے کاٹا تھا پان میں تو اس کی بھی حالت خراب ہو گئی تھی بھائی جان
یہ ہوت یار مجھے بھی بہت جگہ نا اسپر کرتا دو باری اور منہ کے اندر سیدھے
مک اندر کز کر بائی جان وہ بہت خطرناک بہت خطرناک سپڈر تھا پھر
اور س مجھے یاد نا م س پ سے پہلے منہ سے زیادہ ناچ سے کم پھر ایسے ایسے ایسے پھر عالت کی چینج میں دیکھا ایے پرابلم ہو جاتی ہے
جی جی جی یہ لگن ہوتی ہے انسان کو تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے بھائی جان
ہندی بھازن اور آپ کے وہاں کیا چلتے ہیں آج کل
بس یہاں یہ یہ کہ ونا خدا کی اس عظیم تخلیق بھائی جان میں آیا تھا پرسوں ہی آیا میں میں پہلے امریکہ میں تھا تو وہاں سے میں نے فائٹلی سوئزرلینڈ کی اور تو وہاں سے پھر میں آ گیا آپسا ب جان وہاں تو سوزر لڑنے کا مت پوھو بائی چانس بہت ہی بہت ہی زیادہ خوبصورت بہت ہی خوشگوار موسم ہے بہت ہے بھائی جان ا بھائی جان بہت بہت خوبصورت ہے مجھے لگتا ہے کشمیر ویسا نہیں ہے جیسا وہ ہے آج
ہم اس کو بول ہیں نا ہمیں بھی کشمیر کو بھی بولتے ہیں نا مینی سویزرلینڈ شاید
جی بھائی ہم بولا کرتے تھے لیکن اب نہیں ہے
اور کیا ہی کرے با جانے تو ہماراری ک سورے
جی بھائی جان بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے
یہ تو ہمارا ہی یہ ہمارے ہاتھوں کا ایک کام ہے ہم نے اس کو اپنا جیون کو ان کھلواڑ کے ا اس کے ساتھ
ہم نے انط ہاتھوں سے کچھ چیزوں کا ایسے غذہ ہے کہ ہمارے ہاتھ بھی اب خراب ہو گیا ہے تو جس سے بھی ہاتھ لگاتے وہ خراب ہو جاتا ہے
صحیح فرم ب جان
تو بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا بھائی جان
آپ سے بھی بہت اچھا لگا بات کر کے آپ ایسی وچار رکھیں اچھے وچار رکھیں اپنے سماج کے لیے بہت آپ کا سماج پھلے پھولے آپ بجٹ بولے اللہ حافظ
اللہ حافظ خدا حافظ بائی جان